ہیلو
ہیلو
مریم ٹھ وعلیکم السلام مریم ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
ا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
اچھا ہم کیا بات کر رہے تھے میں نے بولا کہ محمد اوفا کی یاد آ رہی ہے وہاں کتنا مزہ آتا تھا اس کے ساتھ
ہاں ہاں ہم کھیل رہے بھی تھے اسی کے ساتھ ہاں
میں بھی
ہاں
وہ کتنا اچھا کرتا ہے شے کی اور وہ مکی مارتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ تالی تالی اور ج جب وہ میں بولتی ہوں نہ تھی نا اس کو کہ سوجا ؤ وہاں مادافع وہ پیچھے سر ڈالتا تھا تھا کنددھے پر ایسے سوا مجھے کتنا اچھا لگتا تھا بہت اچھا لگت بہت بہت اور جب میں اس کو سلاتی تھی وہ مجھے دیکھتا تھا آنکھوں سے پھر پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کی نیند آ رہی آتی تھی پھر
آ ہوں
کچھ کھایا
ہان نہیں میں نے کہاں لمٹن چائے پی ابھی کچھ نہیں میں نے کھایا
سچ میں کیوں
مجھے بھوک ہی نہیں ہے میں نے لیٹ پی نا چائے میں اٹھی لیٹ
اچھا میں بھی آج لیٹ اٹھی آج تھی نہ بارش
ہوں
میں بھی پھر لیٹ اٹھی آ ہاں وہاں جاتے ہو گھومنے کبھی
ہاں جاتے ہم کہیں کہیں پاپا کےساتھ
آرڈر واڈر کرتے ہو پیزا پیزا ویزا موموز آرڈر کرتے ہو
ہاں
کبھی کبھار کے روز
ہاں کبھی کبھی کبھی کبھی
رضا یہ کیا کر رہے ہیں ضیا اس ٹائم
وو کام کری ہے اندر
اچھا ٹھیک ٹھیک اور وہاں جاتی ہو ننہال
ہاں کبھی کبھی
آشٹر جی آئی
نہیں وہ کل آے گی
اچھا کل آج اس کو رہنا ہے
ہاں
اچھا ٹھیک ہاں وہاں مت کوئی وہاں کوئی کوئی ہے اب شفق دی دی کوئی کوئی ہے باقی سب گھر گئے
اس کو بھی پرسوں مت نہیں کرنا ہوگا
ہاں اس کو بھی میں نے وہی بولا نا وہاں کوئی کوئی ہے ہم بھی گھر گئے آپ بھی گئے سب گئے گھر
ہوں
ہاں اور کیا محمد افا بھی اکیلے تھا کل وہ سو وہ سوچتا ہوگا نا یہاں تھی وہ آپ مطلب آپ بھی تھی
اس نے بولا ہے وہ سوتا ہی نہیں میرے گود میں
اس ہاں اس نے بولا مجھے کل مجھے بھی بولا کہ اس کو عادت ہوئی تھی اب آپ کے ساتھ وہ سوتا تھا آپ کی گودی میں اب وہ میری گودی میں نہیں سوتا ہے
ہوں
آپ کیا کر سکتے ہیں دور ہے نا اگر نزدیک ہوگا تو دن میں تین بار بھی آتی چار بار بھی آتی ہے نا
اگر وہیں پہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم آتے جاتے ہوں گے
اور کیا اور کیا وہی ہے نا مسلہ
وہی ہے نا مسئلہ اور سناؤ کچھ رضا ٹھیک ہے رضا رضا کو ہوئی فرق اس کو اس کو تھی نا اس کو تھی نا فیور کل
ہاں اس کو ہوئ فرق
اچھا ٹھیک ٹھیک آ آج میں بھی اٹھی دیر سے کیونکہ آج تھی نا بارش
ہاں
آج تھی بارش مج
اٹھتی ہوں دیر تک
میں بھی ہاں ہاں لیکن تین دن کے ب پھر ایکسیڈینٹ اور ہو جائے گی چھٹی کی یہی تین دن چھ مجھے لگ تا ہے پھر نہیں ہو جائے گی چھٹی بارش بھی ہوئی نا اب ہاں ہاں اب چھٹی نہیں ہوگی مات
نہیں ہم کو کل سے ہی اسٹا رٹ جانا ہے اسکول
اچھا ٹھیک کیوں لیکن یہ رول یہ رول کے خلاف ہے نا مطلب دیکھو دیکھو صحیح کیا توں نے مطلب کہ فیصلہ نیا یا کیوں چھٹی ہے ٹھیک
اں
سمر وکیشن اور ہو جائے تین دن پھر آپ کے سکول میں یہ کیا رول ہیں کہ آپ کو جانا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے آپ کے بعد
کیا کرینگے مگر ہم کو میسج ہی نہیں بھیجی اب سکول والوں نے
وہی تو وہی تو وہ کہاں میسج بھیجیں گے چھٹی ہوئی نا وہ نہیں بھیجیں گے آپ کو مسیج
ہاں دیکھو وہ مسیج بھے جب اوس
ہاں
مگر ہم کو کل جانا ہوگا
دیکھے گے نا دیکھنا ٹھیک ہے دے
نہیں مجھے کل ضرور ی جانا ہے کل ہم کو کو پی ہوگی نہ کیا ک
اچھا ٹھیک پھر تو کاپی چیک مطلب کاپی چیک کرنا ہوگا ان کو بس اسی لیے
ہوں اور
کاٹنا نہیں ٹھیک ہے میں کاٹوں گی یہیں سے دس منٹ ہاں ابھی چار ہی پانچ منٹ ٹھیک آ د پکنک جات سکول پکنک جاتی ہو سکول سے
ہاں
اسکول کے ساتھ جاتی ہوں کبھی کبار پکنک
نہیں ابھی نہیں گئی ہوں اب جانا ہے
ہاں آپ ہونا چھوٹی ابھی ہاں مطلب جب آپ بڑے کلاس میں چڑھو گے فسٹ سیکنڈ تھرڈ تو
ہم کو ٹنگ فل پرسوں یا سنڈے یا تویسڈے سے ہم کو ٹویسڈے ہم کو جانا ہوگا شاید
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک اور سناؤ کچھ
کچھ نہیں
ڈیڈی ٹھیک ہے بابا
ہاں اچھے سے
اس نے چائے پی گوگ جی نے وہ پیتی ہے نا آپ نے پیتی وہ تم چائے کی پیتی ہو
نہیں میں نہیں پیتی ہو
اچھا اب کھانا کھاؤ گے ابھی آپ کتنے بجے کھانا کھاتے ہو دوپہر کا اچھا ٹھیک دوپہر کا
ہاں
اچھا دو بجے مجھے لگا کہ آپ کو ایک بجے مت کھانا ہوگا کہ
نہیں دو بجے میں کھاتی ہوں ایک بجے مما کھ مما اور نانو اور پاپا کھاتے ہیں ایک بجے
ٹھیک ٹھیک اچھا وہ اے
ڈی
اچھا وہ دو کھاتے ہیں ایک بجے آپ کھاتے ہو پھر دو بجے
نہیں کھاتے ہیں وہ دو بجے کھاتے ہیں
نہیں پھر ٹائم کیا ہوا ذرا میں دیکھوں اچھا ٹھیک آج بھی ایک بجے کھاؤ گے
میں کبھی کبھی جب مجھے بک
اچھا ٹھیک ہاں مجھے پتا ہے آپ کی جیسے با آپ تھی نا باغ محتاب میں آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تھی کبھی کبھار لگتی تھی کبھی کبھار نہیں
ہاں
اس کا سائیکل اچھا ہے نا
ہاں مجھے اس کا سائیکل آیا پسند
ہاں وہ بہت اچھا ہے نا وہ اچھا سائیکل ہے
ہاں
ہمم اور کیا اور وہ گاڑی بھی ہے پیک کر کے اس کو او میں وہ بھی اچھی ہے
کونسی
وہ ہے پیک کر کے آپ نے کہاں دیکھا وہ ڈبہ میں ہے ڈبہ میں بڑی گاڑی
م ہوڈ
آپ نے نہیں دیکھی وہ
وہ چھوٹی والی بم بم پے چلتی ہے
ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں چھوٹی اوپر ہے روم میں جہاں وہ بیڈ ہے نا بیڈ
ہاں
اسی کمرے میں ہے وہ
کب نے کہاں دکھایا مجھے
ہاے ہاے مھ مجھے لگا کہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا
نہیں میں نے نہیں دیکھی میں نے وہ والی دیکھی جس
سچ میں
وہ والے
اچھا ٹھیک مجھے کہاں پتہ ہے آپ لیکن وہ ڈھبے میں ہے وہ پھر بھی ہم نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ وہ پیکڈ تھا پیک کر کے تھا اس سائیکل کو بوٹل بھی ہے ہے نا جب آپکا باڑا ہو جائے گا تو اس کو مزہ آئے گا
ہاں اس نے جب وہ کیا د تو وہ دل میں اس کو چیا ہے نا ج
ہمم
پسئی کی وہ چار لانا اس ساتی
ہ
اسمیں نہیں روب توفدر
سچ میں
ہاں
اھ ہ
تیرا سال ہوے تو ہمارا
ہاں
پاس اسی لیے مجھے پتاہ تھا
ہاں اروا ٹھیک ہے
ہاں اچھا سے
اس کو ہوئی فرق اس کو تو اتنا فیور ہے اس کو بھی آپ آپ گئی پرسوں وہاں کل سے
نہیں وہ بیمار ہے نا وہاں پہ
ہاں آپ کو پتا ہے میں کاٹوں ٹھیک ہے میں اور کروں گی ایک کیا آپ کو کھانا کھانا ہے
کھانا کھاؤں گی اور ابھی دس دس منٹ کے بعد
پھر میں کروں اور ایک
ربا میں پیؤں گی پہلے اندر پانی تو پھر کرے گے
اوکے